اسلام آپ ٹھیک ہے
ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیے آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
آپ کو پتہ ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم روزانہ گھریلو کام وقت پر اور خوش دلی سے انجام دے تو نہ صرف گھر صاف ستھرا اور پرسکون رہتا ہے بلکہ گھر کے تمام افراد بھی ایک دوسرے سے محبت تواون او کے ساتھ رہتے تے ہے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج آپ مجھے روزمرہ کے گھریلو کاموں کی اہمیت اور انہیں اچھے طریقے سے انجام دینے کی کے بارے میں تفصیل سے بتائے
بالکل گھر کے کام صرف صفائی یا کھانا پکانے تک مہدود نہیں ہوتے بلکہ ان میں وقت کی پابندی ذمہ داری صاف برتا ہون بزرگوں کی خدمت چھوٹوں کا خیال کچھ چیزوں کو ترتیب سے رکھنا اور ہر کام کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا بھی شامل ہے کیونکہ ایک منظم اور ذمہ دار انسان ہی اپنے گھر معاشرے اور زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے
بالکل میں نے دیکھا ہے کہ جب امی صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد گھر کے مختلف کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے تو وہ کسی کام کو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ ہر کام محبت اخلاص اور خوش اخلاق سے سات انجام دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ سکھ سکون اور صفائی کا ماحول قائم رہتا ہے
آپ نے بالکل صحیح بات کہی کیونکہ اگر گھر کے تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ایک دوسرے کا کا ہاتھ بٹائے تو کسی ایک پرت پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا بلکہ سب مل جل کر ہاں گھر کو بہترین انداز میں جا چلاتے ہیں اس گھر کے گھر اس سے گھر کے اندر محبت احترج اور خوشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے
کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں صرف اپنا کام کروں اور باقی کاموں کی طرف توجہ نہ دوں لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر ہر شخص یہی سوچنے لگے تو گھر کے حالات کیسے بہتر رہ سکتے اسی لیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی استطاعت کے مطابق گھر کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے
یہی ایک اچھے اور ذمہ دار فرد کی نشانی ہے ہاں کہ وہ صرف اپنی سہولیات نہ دیکھے بلکہ اپنے گھر والوں کی آسانی اور خوشی کا بھی خیال رکھے کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے بس سب درست کر نا اپنے کپڑے ترتیب سے رکھنا بر برتن اب نی جگہ پر رکھ دینا اور کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹ بننے میں مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی اور اچھی عادات ہے
مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم گھر کو صاف رکھتے ہیں اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا اور ہمارا دل بھی خوش رہتا ہے کیونکہ صفائی انسان کی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے
بالکل صفائی اسلام کا اہم حصہ ہے اس لیے ہم چاہیے کہ ہم اپنے کمرے باورچی خانے کتابوں کہ کپڑوں اور روزمرہ اس استعمال ہونے والی ہر چیز کو صاف اور منظم رکھے تاکہ گھر میں سکون خوبصورتی اور نظم و ضبط قائم رہے رہے اور آنے والے مہمان بھی اچھا تاثیر لے کر جائے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب گھر کے تمام افراد صبح جلدی بیدار ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اپنے بستروں کو خود ترتیب دیتے ہیں اور اپنے اپنے کام وقت پر مکمل کرتے ہیں تو پورا دن بہت منظم گزرتا ہے لیکن اگر صبح آغاز سس او بےتر ترتیبی سے ہو پھر ایک کام کے بعد دوسرا کام بھی تاخیر کا ش شکار ہو جاتا ہے اسی لیے میں کوشش کر ہوں کہ ہر دن کی شروعات اچھے انداز سے کروں تاکہ پورا دن آسانی سے گزرے
آپ کی یہ سوچ بہت اچھی ہے کیونکہ کامیاب زندگی کی بنیاد کی منظم معلومات پر ہوتی ہے جو لوگ اپنی وقت کی قدر کرتے ہیں اور روزانہ کے کاموں کو منصوبہ بندی کر لیتے ہیں وہ نہ صرف گھر کے کام آسانی سے مکمل کر لیتے ہیں بلکہ اپنی تعلیم عبادت آرام اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی مناسب وقت نکال لیتے ہیں اس لیے ہر صبح اپنے دن کا مختصر منصوبہ بنا لینا ایک بہترین عادت ہے
بالکل بعض اوقات جب امی تھک جاتی ہے تو میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں ان کے کہنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود ہی سمجھداری کا مظاہرہ کر ہوئے باورچی خانے کی صفائی برتن سمیٹنے پانی بھرنے دسترخوان لگانے یا چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال جیسے کام خوشی سے انجام دینے چاہیے کیونکہ والدین کی خدمت کرنا صرف فرض ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے باعث اجر بھی ہے
بالکل صحیح جو بچے والدین کی ضرورت کو ان کے لیے آ کہنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں وہ واقعی خوشی خوش نصیب ہوتے ہیں گھر کے کاموں میں مدد کرنے سے نہ صرف والدین کی تھکن کم ہوتی ہے بلکہ گھر میں محبت تعاون اور احترام کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے ایسے ماں بچے ایسے بچے مستقبل میں بھی ذمہ دار اور با اعتماد انسان بنتے ہے کیونکہ وہ بچپن آں کیونکہ وہ بچپن ہی سے ذمےدار ذمہ داری اٹھانے کی عادت سیکھ لیتے ہیں
بالکل میں نے ایک اور بات سیکھی ہے کہ اگر ہم کسی کام کو چھوٹا یا معمولی سمجھ کر چھوڑ دے تو وہی کام بعد میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے مثلا اگر ہم استعمال کیے بے چیزوں کو ان کی جگہ پر نہ رکھے یا روزانہ تھوڑی سی صفائی نہ کرے تو چند دنوں میں پورا گھر بے ترتیب ہو جاتا ہے اور پھر اسے درست کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے
یہی وجہ ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنا زیادہ آسان اور بہتر ہوتا ہے جو لوگ ہر چیز کو وقت پر انجام دیتے ہیں انہیں نہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی غیر ضروری پریشانی ہمیں چاہیے کہ ہر کام کو امانت سمجھے سمجھ کر بہترین انداز میں انجام دے کیونکہ ذمہ داری صفائی وقت کی پابندی اور دوسروں کی مدد کرنا ایسی خوبیاں ہے جو انسان کو ہر جگہ عزت دلاتی ہے
انشاء اللہ آج کے بعد میں کوشش کروں گی کہ اپنی تمام روزمرہ کے کام وقت پر مکمل کروں اپنے کمرے کو ہمیشہ صاف رکھوں امی ابو کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ تعاون کروں اور کسی بھی کام کو معمولی یا بوجھ سمجھنے کے بجائے خوش دلی سے انجام دوں کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اچھی عادتیں ہی انسان کے اچھے کردار کی پہچان ہوتی ہے
مجھے آپ کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ جو انسان گھر کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو محبت دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ میں بات نبھانا سیکھ لیتا ہے وہ مستقبل میں زندگی کی بڑی ذمہ داریوں کو بھی کامیابی سے انجام دیتا ہے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے اور اپنے فرائض اچھی طرح ادا کرنے کی والدین کی خدمت کرنے اور ہر کام اخلاص کے ساتھ انجام دینے توفیق عطا فرمائش
آمین بالکل میں نے محسوس کیا ہے کہ گھر کے روزمرہ کے کام صرف ذمہ داری پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ہمارے اخلاق صبر برداشت اور تعاون کی بہترین ترتیب تربیت بھی کرتے ہیں کیونکہ جب ہم کبھی برتن دھوتے تے ہیں کبھی جاڑو لگاتے ہیں کبھی کپڑے طے کرتے ہیں کبھی گھر کی سف صفائی کرتے ہیں اور کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم دوسروں کی محنت کی قدر کرنا بھی سیکھتے ہیں
آپ کی بات بالکل درست ہے کیونکہ جو انسان گھر کے کاموں کو محبت اور اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے وہ زندگی میں کبھی کبھی کبھی بھی کسی محنت والے کام کو حقیر نہیں سمجھتا اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہر جائز کا عزت کر ہر جائز کام عزت والا ہے اس لیے ہمیں کبھی نہیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلا کام صرف کس اور ایک کسی ایک پر کی ذمہ داری ہے بلکہ گھر کے تمام افراد کو اپنی اسانت اسطاعت کے مطابق ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ گھر میں سکون محبت اور خوشگوار ماحول قائم رہے
بعض اوقا جب میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو تی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں گھر کے کاموں میں وقت کھ دوں گی تو شاید میری پڑھائی متاثر ہو جائے لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ اپنے وقت کو اچھی طرح تقسیم کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنی تعلیم میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی خوش سلوبی سے ادا کرتے ہیں اس لیے مجھے بھی وقت کی بہتر منصوبہ بندی س نی چاہیے
بالکل وقت کی منصوبہ بندی ہی کامیابی کی کنجی ہے اگر ہم صبح سے ہی یہ طے کر لے کے کس وقت عبادت کرنی ہے کس وقت پڑھائی کرنی ہے کس وقت گھر کے کام کرنے ہیں اور کس وقت آرام کرنا ہے تو نہ صرف ہمارے تمام کام وقت پر مقامات ہوتے ہیں بلکہ ہمیں زندگی ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے بے درتی بھی انسان کو تھکا دیتی ہے جبکہ نظم و ضبط انسان کی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنا دیتا ہے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم سب بہن بھائی مل کر کسی کام میں حصہ لیتے ہیں جیسے مہمانوں کی آمد سے پہلے گھر کو صاف کرنا دستر خوان لگانا کھانے کے بعد سب مل کر صفائی کرنا یا عید کی تیاریوں میں ایک دوسرے مدد کرنا تو نہ صرف کام جلدی ختم ہو جاتا ہے بلکہ سب کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور گھر میں محبت کا ماحول مزید مضبوط ہو جاتا ہے
یہی تو ایک اچھے خاندان کی پہچان ہے کہ وہاں ہر شکل صرف اپنے آرام کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کی سہولت اور خوشی کو بھی اہمیت دیتا ہے جو خاندان تعاون احترام اور محبت کے ساتھ مل کر اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتے ہیں ان کے درمیان اختلافات بھی کم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھتا ہے کیونکہ ہر فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس گھر کا اہم حصہ ہے
بالکل ان شاء اللہ میں آپ سے یہ کوشش کروں گی کہ گھر کا کوئی بھی کام میرے لیے بوجھ نہ بنے بلکہ میں ہر ذمہ داری کو اللہ تعالی کی رضا والدین کی خوشی اور اپنے اچھے کردار کی تعمیر کا ذریعہ سمجھ کر خوش دلی سے انجام دوں تاکہ میں ایک ذمہ دار بائک کب اور مفید انسان بن سکوں
اللہ تعالی ہمیں اپنی اس نیک نیت پر قائم رکھے ہمیشہ یاد رکھو کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام ہی انسان کی شناخت بناتے ہیں جو بچہ بچپن سے ہی صفائی کے وقت پا پابندی زمیداری تاؤن صبر اور خدمت کی عادت اپنا لیتا ہے وہ بڑا ہو کر معاشرے کا ایک احباس بھی آ ایک با کردار با اعتماد اور کامیاب فرض بنتا ہے اس اور ایسے ہی لوگ اپنے خاندان معاشرے اور ام امت کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں چلیے اللہ حافظ ایک اور کرے ایک اور کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ اللہ حافظ